ہلو السلام علیکم
السلام علیکم و علیکم السلام
کام کر رہی تھھی آپ
نہیں وہ میری بہن فون لیا تھا وہ جنید سے کچھ دوسری آئی ڈی لے رہی تھی اب میرے فون سے او ٹی پی مانگ رہی تھی پت نہیں کیا
اچھا اچھا مطلب سب لگے ہوئے ہیں ٹاسک پورا کرنے میں صحیح ہے جب تک چانسیز ہیں تب تک کما لیجیے
تب تک کمانا ہے ہاں پھر یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے گا تو پھر تو پت ہی ہے
پھر پھر کچھ نہیں ڈھونڈیں گے آپ
ابھی نیا والا ہے نا جو میں آ سے کہہ رہی ہوں جس جو ابھی آپ کو نہیں آیا ہے لیکن ہمیں جو آیا ہے
اچھا تو آپ کا کمپلیٹ ہو گیا وہ جی
نہیں کمپلیٹ نہیں ہو گیا ابھی میں یہ والا کر رہی ہوں نا اس میں پت ہے کیا ہوتا ہے مطلب اس میں زیادہ تر آئز کا کام ہے مطلب اسکرین کی طرف دیکھنا ہے میں نے تو کہاں پہنچ مجھے تھوڑی پرابلم ہو گئی تھی
ہاں ہاں
لیکن جھر سے اب آپ سے بات ہو گئی تو تب سے وہ تھوڑی سی کم ہونے لگی
اچھا چلیے کسی کام تو ہم آئے آپ کے
کیونکہ اسکرین کی طرح زیادہ نہیں دیکھنا پڑا نا اس لیے ایسے تو ویسے بات ہی ہوتی ہے کانوں سے ویسے کام بھی ہوتا ہے اس لیے
چلیے ہم کسی کام تو آ گئے آپ کے
ہاں اور کیا اب ضروری نہیں تھا کام آنا تو ہماری بانڈنگ تو ویسی بھی ہو گئی پت نہیں کیسی اٹیچمنٹ ہو گئی
کیا بتا رہے تھے ہم کچھ بتا رہے تھے یا آپ بتا رہے تھے
پتا نہیں ہم پوچھ بات تو کر رہے تھے مجھے بولی ہی گیا
بیچ میں ڈسٹرب ہو گیا مجھے پت نہیں چلتا اتنی جلدی دس نٹو جیاد ہے
ہاں اور کیا
وہ تو ہردیک نہیں ورنہ ہم تو بات کریں تو گھنٹے ویسے گزر جائیں گے
ہاں با بالکل صحی بات ہے جیسے پرسوں ہو گیا نا شام کو جب ہم بات کر رہے تھے تو مجھے پتا ہی نہیں چلا ایک گھنٹہ کہاں سے ہو گیا
اور ایک بات بتائیے یہ یہ کوئی اور ٹرانسکپشن اس میں کیا کہتے ہیں ٹرانسکپشن میں اس کوئی اور نہیں گا
ہاں
مطلب ہماری ک کوئی اور نہیں ہے اس ہماری بات اور کوئی سنے گا ٹرانسپ میں
پتا نہیں اگر کسی کو آئے گی تو کسی کو آئے گی ہماری یہ بات ہے تو سنے گا
چلیے ٹھیک ہے پھر وہ پتا نہیں کون ہوگا نا
ہاں ہاں وہ تو پتا نہیں کون کسی کو بھی آ سکتی ہے
لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے سر
ہاں ایسا نہیں ہونا یہی یہی تو میں بھی سونچ رہی تھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا
پھر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے پھر پھر ہم کال پہ بات کر لیں گے کیونکہ پھر اچھا نہیں لگے گا مجھے
ہاں وہ بات صحیح ہے اس لیے ہم کام کی بات کریں گے باقی جو باتیں ہیں وہ ہم کریں گے فون پہ ہی
ویسے اس میں کام کی بات کیا ہے کشمیر کایب کشیر م لسن ناسک کی پیاز اور اور کیا بات کریں گے
بھی ہوتے ہیں نا
ہاں ہمارا مین کام تو انگور کا ہی ہے
وہی میں کہہ رہ ہوں ناسک میں ہوتا ہے نا انگوروچ
ہاں
کیوں کہ میں نے سنا ہے اس میں کیا کہت اس میں یہ نا شاید ہم ساتھ ساتھ ہیں وہ کہتا ہے نا اس میں کہ مطلب جس نے ناسک ناسک آ کے انگور کے باغ نہیں دیکھے اس سے کچھ نہیں دیکھا
حمزاد صاحب تو اس کے ہیں نا کیا رہتے ہیں اس کا نہیں اس کا سفی کھانا ہے اس میں اثمان خان ہے اور وہ بڑا والا جو بڑا والا جو کھڑوس ہے اس کے کیا نام ہے وہ جس
وہ اگر کسی مووی میں اچھا بھی ہوتا ہے نا مجھے وہ
ہاں وہ بہت معصوم ہے وہی تو میں کر رہا ہوں وہ اس میں اتنا معصوم ہے مجھےگ مجھے یقینی نہیں ہو جب میں نے دیکھا تھا میں نے کہا یہ اتنا اتنا اچھا کیسے ہو گیا
میں بھی سوچتی تھی پہلے پہلے ہاں یہ تو ہوتا ہے
اس کے مجھے نام نہیں یاد ہے اس میں وہ جو ہے اپنی مطلب اپنی سالی سے وہ ہو جاتا ہے ل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی وائف کو مار دیتا ہے اس سے شادی کرنے کی کے لیے بعد میں اس اس کی سالف کو پت چل جاتا ہے تو وہ مطلب میں نے اس کی پہلی مووی دیکے تو مجے لگا کتنا نہ کتنا ہی مطلب نہ لائق انسان ہے یہ توم پھر اس کے بعد جب میں نے ہم ساتھ ساتھ دیکھا نا تو مجھے لگا کہ یہ کیسے ہے ان دونوں طرح کی ایکٹنگ کر لیتا ہے
ہاں ہاںک
جی ہم ساتھ ساتھ میں تو اتنا معصوم ہے جیسے لگتا ہے کہ اس کے جیسا تو کوئی ہوگا ہی نہیں اس کا کیا نام رہتا تھا اس کا اس کے ب اس کے ایک ہاتھ ایک ہاتھ اس کا معذور تھا نا اس کو کچھ پرابلم تھی پھر یہی جو مطلب بڑا والا تھا اس کا نام پتہ نہیں کیا آیا یاد نہیں آ رہا مجھے
کیا پتاہ نہیں
ہاں ہم ساتھ ساتھ میں اس کا ایک ہاتھ جس ا اور یہ وہ تھا اڈاپٹیڈ تھا اس کی ماں اس کو جو ہے گھر سے نکال دیتی ہے دوسری جگہ بھیج دیتی ہوتی ہے جی سلمان خان بہت ناررا ہو جاتا ہے پریم بھیا شت پتنی کا نام تھا اس کا اس میں لیکن اس لیکن اس کی اس کی وائف بہت زیادہ اچھی ہے وہ بہت کوآپریٹو ہوتی ہے مطلب وہ تو ہم کو ایسے لگتا ہے کہ اتنی اچھی وائف تو صرف فلموں میں ہی ہوتی ہوں گی ج
ہاں صحی میں ایسے رل ریئل لائف میں نہیں ہوتی ہے کوئی بھی بیوی ریئل لائف میں ویسی نہیں ہوتی ہے
میں نے بہت مرتبہ اس کو دیکھا ہے پھر وہ لوگ وہاں راجستھان گھومنے جاتے ہیں نا
ہاں ہاں وہ گھومنے جاتے ہیں وہاں اور ساری فیملی ایک ساتھ ان کو میں سوچتی ہو کبھی ان کو کتنا مزہ آ ہے
کتنا مزہ آتا ہو بس صحی ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ ڈریم لائف ہے ہاں وہ تو ڈریم لائف فیبل ہ مطلب ان کے یہاں کوئی پریشانی نہیں سب خوشی خوشی نہیں ویسے چ نہیں ہے
کبھی کبار لگتا ہے مطلب ان کو کتنے م ہیں ایسے
ہوں پھر اس کی جو ہے سیف علی خان کی جب وہ کیا کہتی ہیں اس کا کیا نام ہے اس کا ہے جو اس کی لور ہے جو ل ہاں نہیں نہیں ریئل لائف میں بھی جو لور ہے اس کی س سلی خان کی
پتا نہیں میں نہیں دیکتی زیادہ موی اب دیکھتی تو
ہاں نہیں نہیں وہ ہم اس لیے جانتے ہیں نا اس کا ہسٹری سے بھی ریلیشن ہے اس کا یہ جو ہمارے یہاں بھوپال کی ریاستی کٹوتی کے نواب تھے نا یہ سر سلی خان کے دادا ہاں انہوں نے جس سے شادی کی ہیں وہ اس کے ساتھ مطلب اس میں بھی وہ ان کا وہ رہتا ہے ریلیشن ہوتا ہے تو پھر وہ دونوں بیٹھ کے اس پ میں ٹیبل پہ لائٹ کے فیز فیوز نکال کے ہاں تو ویسے بی گر جاتے ہیں پھر وہ
ہاں ہاں ہم نے دھا کبھی کبھار میں سوچتی ہوں مطلب ایسا تو کبھی یہاں نہیں ہوتا ہے وہ بس خالی ہاں سپنوں کی دنیا ہے ہاں بالکل
سی گ لیکن اچھی مووی ہے
اور آپ کی وہ بہن کے بیٹی کا کیسی طبیعت ہے
ٹھیک ہے وہ آج شام کو ہو سکتا ہے ہم جائیں گے ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے نماز پڑھانا رہتا ہے نا پھر مجھے چھوڑ دیتے ہیں گھر والے کہتے ہیں تم یہیں رکو
اچھا باقی سب لوگ جاتے ہیں
ہاں سب ل
اب آپ کو بھی کبھی جانا تھا کیونکہ پھر بھی خبر لیتے
خبر تو ویسے ہی مل جاتی ہے ابھی آپ کا جب کال آئے نا اس سے پہلے ہم اسی سے مطلب وہ بات کر رہے تھے ویڈیو کال سے
اچھا اچھا اچھا
اور اس دن جب ہم اسٹیشن پہ اترے ہیں نا یہاں الہ آباد میں ہم پہلے سے ہی ملنے گیا ہاسپٹل میں
اچھا ہاں اچھا اچھا
پورا اپنا لگیج لے کے ہاسپٹل میں گئے سب مجھے دیکھ رہے تھے یہ کہاں سے آگیا
اچھا یہ جب ہم وہاں تھے نا تب آپ کے شاید ایک کی بہن کی شادی ہوئیھی
ہاں ایک نہیں نہیں دونوں کی ہو گئے تھی ہاں ہاں چھوٹی بلی کی نہیں ہوئی تھی
اچھاچ
شادد بھائی کی بیٹٹیوں سے بات
ہوتی تھی پھر بہت ٹائم ہو گیا
اچھا کیوں ان سے کیوں بات نہیں ہوتی
اب نہیں ہوتی ہے پھر پتا نہیں کیا ہو گیا ویسے تو بات ہوتی تھی پھر جب علیہ کی شادی بھی ہو گئی
ہوں
پھر ہم کرتے تھے اس سے سمرین اور سمیا سے بات پھر پتا نہیں کیا ہو گیا پھر میری بھی شاید شادی ہو گئی
ر بانڈنگ اچھی تھی نا
وت للاس کے دنوں میں ہو گئی نا ورنہ نہیں بہت زیاد اچھی تھی ہم تو ان کے گھر رات کو بھی گئے تھے شی ل ہ
بھی نہیں تھا آپ کو پھر جس حساب سے ہم کو کوپریٹ کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کیے
ہاں
مطلب آپ ہمارے یہاں مہمان کہ اور ہم نے آپ کو بالکل کوپریٹ نہیں کہ اس چیز کا مجھے بہت افسوس ہوتا تھا
ہاں اور کیا آپ نے تو کبھی ہمیں بلایا بھی نہیں وہاں
ہم جانتے ہی نہیں تھے ہم تو صرف آپ کے باپ
تو مہمان کو کہاں جانتے ہیں پہلے ہی
نہیں وہ بات نہیں کہتے ہیں جیسے بابا کو جانتے تھے صرف اسی وجہ جانتے تھے کیونکہ ہم نماز پڑھاتے تھے تو اس کی وجہ جیسے ہم نماز پڑھاتے تھے تو ہمارے پیچھے جو نماز ریگولر پڑھے گا پھر ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں سب پھر آپ کے بابا نے کبھی مطلب اتنا لفٹ ہی نہیں کرایا مجھے
نہیں نہیں وہ نہیں وہ تو قسم سے اتنا خوش تھے نا مطلب مجھے پھر مطلب ماما کی ڈیت کے بعد پہلی بار دیکھا ہے کہ وہ باپ کو نہیں منا رہے ہیں میں نے مطلب پہلے تو میں نے بھی سوچا میں نے بھی بولا ان کو مطلب ابھی یہاں کیسے آئیں گے کہ کیسے رہیں گے کیونکہ ہمارا سامان جو سارا ادھر ادھر ہے تو آپ ایک کام کیجیے ان کو پھر ہوٹل میں ہی رکھ ٹیک انہوں نے کہا نہیں کہ مطلب یہ ایسے مطلب ہمیں بائی کے بیٹ ہے بو یہ تو وہ تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے آپ کے آنے سے
ہوں اچھا پھر پھر جس دن آپ لوگ یہاں سے گئی تھی نا اس دن میں ہم پتہ نہیں کہا مچے لے آپوگ کو چھڑ ورن ہم جاتے ہیں اسٹیشن
اچھا ہاں
نا آپ لوگوں کو مطلب سامان وامان پھر نکلنا نکالنا تھا
کو
ہم تھے نہیں اس دن بھی مجھے بہت
وں گا گا اس دن تو ہمیں ان کی بہت یاد آ گئی کیونکہ تب تو خالی ان کے ساتھ ہماری بنی ہوئی تھی وہی نا سبرین وبرین جٹھ
ہاں ہاں ہاں
کی بہت یاد آ گئی اس سے جبس ہمیں گھر آنا تھا پھر ہم نے ان کو بھی بولا تھا کہ آپ آناب ہمارے پاس ہوئے لیکن پھر تو بعد بات نہیں ہوتی ہے اب
ہوں ہاں اب ان کی بھی شادیاں ہوں گی ان کے بھی اپنے مسائل ہوں گے کچھ نہ کچھ ہو گئے دس منٹ ا ل